ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
جی وعلیکم السلام اور میھوین کیسی ہیں آپ
خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ بتائیں
جلد رہ سے اور کیا کر رہی تھی آپ
بس بیٹھی ہوئی تھی امی ابو کے پاس
اچھا
جی
اور آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہو رہا ہے
ایسا لگ رہا ہے بارش ہونے والی ہے موسم سہانا ہے یہاں کا تو
ابھی آپ یہاں ھو نہیں رہی
جی نہیں ایسے دوپہر میں موسم بنا تھا مطلب ہلکی ایسے بوندے پڑھ رہی تھی
ہاں
جی
جی اللہ کا اللہ کا شکر ہے ہمارے یہا تو وہ وہ ری ٹنڈا وه یہ سب
جی ٹھنڈک تو ادھر بھی ہے گرمی سا نہیں لگ رہا ہے
ہاں
جی
اور امی ابو ٹھیک ہے آپ کے
جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے سب لوگ خیریاتھ سے ہیں
ھم ھم جی اور کیا ہو رہا
وہی ڈسکسن چل رہا تھا امی ابو سے شادی میں کیا لباس پہننا ہے کس کو
اچھا
جیی
جی آپ نے لے لیی باز جو آپ کو لے لیتے ہیں
ہاں جی ابھی نہیں لیے ہیں وہی امی سے بات کر رہے تھے کہ کون سا لے لیں کیا لے لیں کیا اچھا لگے گا
ہوں اچھا توسی آپ کے پاس ڈیلیور کہاں سے سوچی ریوں
جی
لباس دین کا کہاں سے سوچ رہی ہیں آن لائن لیں گی کپ
جی نہیں آف لائن ہی لیں گے جا کے دیکھو پہن کر ٹرائی کر لو تو زیادہ صحیح رہتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے
مچی وہ تو بالکل صحی فرما رہی ہیں آپ نہیں ہمیں لگا کے اج سے پہلے وہ بھی آن لائن شاپنگ کرتی ہیں نا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے آن لائن بھی اچھا لگ تا لیکن اب شادی وادی کے کپڑے لگتا ہے کہ آف ہی لائن جا کے دیکھیں پہن کر صحیح رہیں گے پر آپ دیکھ لو کو جی
کیھدر ہو چائے ناشتہ ہو گیا
جی
چائے ناشہ ہو گیا
جی ہو گیا
تو جیسے ابھی موسم بنا ہوا ہے تو آپ تو کیا کھانے پینے کا من ہو رہا ہے
اس موسم میں تو بھجیا اور چائے اچھی لگتی ہیں
اور بتایو آپ کے یہاں نکہا کب کہاں ہے زیادہ ٹائم ہے ر جلد ہے
جی جلد ہی ہے دو مہینے بعد
اچھا
بہت کم ٹائم ہے تیاری کرنے کا
جی پھر وہ تیاری بھی کرو اور پھر فنکشن وغیرہ بھی رہتے ہیں نا جی ہاں جی ہ کیا تو پھر آپ ہر چیز کے لیے لبازیں نیا ہی خریدیں گے
جی کیا بول رہی ہیں
میں کہہ رہی ہوں ہر چیز کے لباس آپ نائی ہی لے گی
جی جی میں نیا ہی لوں گی وہی وہی پہننے مطلب ہر شادیوں میں نہیں اچھا لگتا سارے رشتے دار آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہو لگتا ہے کچھ نیا سا لے لیں بھائی وہی لباس دیکھ دیں گے تو
ہ ہمیشہ نیا نیا پہنوں کا اچھا لگتا ہے لوگ ملتے ہیں جو یہ مین لون ہوتا ہے
جی
ا وسے کیا لینا کا سوچ رہی تھی اس شرارے گرارے
جی یہی یہی لونگی سرارے گرارے یہی اچھا لگتا ہے مطلب اپن دوس شادیوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہو تو پھر آپ نے لی بھی لباس لیجیے گا تو آپ ہمیں بتائیے گا ہم بھی آئیں گے پھر ساتھ میں ہی شاپنگ کرنے چلیں
جی ان شاء اللہ ضرور بتائیں گے آپ کو بھی ساتھ میں ہی چل دیں گے نا اپن
جی جی بالکل ساتھ میں چلے گے ابھی پہنو آپ ابھی آپ کا وہ وہ اس کے بعد پھر جب تھو ڑا سا رہ جائے گا سب پھر ساتھ میں چلیں گے
جی ان شاء اللہ ساتھ میں چلیں گے
جی آئیںگے دیکھئے ہمیں بھی تو ہماری بھی شاپنگ تھوڑی باقی رہ گئی ہے ابھی کیا ہے بچہ ہے گھر میں اب تم زیادہ کہیں لے کے جا نہیں سکتے
جی بالکل صحیح فرمارہی ہے
کم رہ گیا
صحیح فرمایا آپ نے بچوں کو سا تھ لے کے چلو تو نہیں ہو پاتا ساپنگ بچوں کو ہی سنبھالتے رہ جاؤ جی چلیے گا آپ بھی چلیے گا ہمارے ساتھ
ہاں تو پھر اس لیے کسی دن ایسا سوںچے گے کہ جس دن بچے اسکول میں چلے جائیں گے شور دفتر چلے جائیں گے تب آپ ہمیں بتائیے گا تو ہم جا کے شاپنگ ہمیں بھی کرنی ہے تب کر کے ائیںگے
جی ٹھیک ہے نا بالکل ساتھ میں چل دیں گے ایک دوسرے کی ایڈوائز بھی لے لیںگے
جی جی وہ کیا کر لو میل جول کر لو تو اس سے بھی کافی وہ ہو جاتا ہے کہ آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کتنے طریقے کے لباس آ رہی ہیں کپڑے لتتے آ رہے ہیں کافی اچھا لگتا ہے یہ سب چیزیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ایک دوسرے سے تو بولو تو زیادہ صحیح رہتا ہے ایک سمجھ میں آ جاتا ہے نا کس کے ایڈوائیز میں
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی
دیکھیں گے ہم بھی اپنے لیےغرارہ ہی سوچ رہے ہیں لینے کا
ماشاء اللہ غرارہ لے لیجیے گا اچھا لگے گا
ھمم ہم پے نہ ہمارے شوہرکہتے ہیں میں ہم پہ غرارہ اچھا لگتا ہے تو کبھی کچھ شوہر کی بات بھی مان لینی چاہیے
جی صحیح فرمایا اپ نے وہ بھی خوش ہو جائیں گے
جی بالکل اور پھر آپ میکپ باہر سے کروائیں گی یا پھر آپ خود ہی کریں گی
جی اب تو باہر سے ہی چلا ہے اب اتنا ٹائم بھی تو نہیں رہتاہے کہ خود سے کروں صحیح رہتا ہے اور گھر کی شادیوں میں تو لگتا ہے کہ باہر ہی سے کرا لیں
جی جی جی صحیح فرما ری ہے آپ گھر ورکی شادی مجھے ایسا لگتا ہے کہ
جی جی صحیح بول رہی ہے آپ اور بچوں کے لیے آپ نے شوپنگ کرلی
نہیں باجی ابھی کہاں کری ہے ہم بتا رہے ہیں نا ہم نے تو یہی سونچا تھا کہ بچوں کے لیے تو آن لائن دیکھ لیں گے اور خود کے لیے باہر سے لے آئیں گے اور پھر اب جب آپ کہہ رہی ہیں کی نگاہوں کامیں تو اپنے آپ دیکھو اور اپنے آپ لے کے آؤ تو ہم یہ سوچ رہے کب ہم بچے کبھی ہم دکان وکان سے ہی لے آئیں گے
جی صحیح رہے گا ان کا بھی لباس ہو جائے گا تو فری رہیں گی
ہاں آن لائن میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہی جیسی چیزیں کافی ساری ہو جاتی ہیں
صحیح بول رہے ہیں اور پھر اس میں ریٹرن کرنے کا مطلب پسند نہیں آیا سائز نہیں ہے صحیح پھر رٹرن کا تو پھر اس میں بھی ایک ہفتے لگ جاتے ہیں
جی جی بالکل صحی فرما رہی آپ
ہوں
ایک ہفتے پھر اس دوسرا منگواؤ پھر وہ اٹکا رہ جائے سوچا تو ایک دن توکار جا کے لے لیں گے جو بھی اچھا لگتا ہے
جی سر سر میں آپ نے
جا کے دیکھ لو اور بھی ورائٹی دکھ جاتی ہیں
ہاں ستے وتے بھی ل لیں گے چپل وپل بھی لے لیں گے
ہاں وہ کپڑے کے سیٹ کی جویلری بھی اچھی لگتی ہے نا م لہ بہت اچھے اچے آئے ہیں جو متے
تو آپ کیا پہنیں گی آپ گولڈ پہنیں گی یا پھر
میں سوچ رہی تھی ایک دن ایک دن گولڈ پہن لی تھی اور ایک دن وہ فینسی والا
مشاء اللہ نے بڑا اچھا سوچا ہے آپ نے
جی
ایک کہے ہم بھی اس مے اچچے لگے ہے ا ہے نا ہم غرارے برارے پہنتے ہیں پوری اچھی لگتی ہے دعوت
جی صحیح فرمایا اپ نے اچھا لگتا ہے اس میں اور آج کل تو وہ والی چوڑیاں چلی ہیں نا مسالہ کے بڑا ٹائم لگتا ہے بینک کے ٹائم پہ جی کشمیری چوڑی
ہوں جی جی جی ج صحی فرما رہی ہپ میں دبئی والی چل رہی ہیں وہی والے لے کے آئیں گے کے بچوں کے لوگ لے کے آئیں گے
جی اور بتائیے ہیلو آ رہی ہے آواز
ہاں اب آے بولیے
جی اور بچے کیا کر رہے ہیں پڑھنے گ ہیں کیا
نہیں آج سڈ سنڈے ہے نا تو آج بچے وچے سب سو رہے ہیں ایک ہی دن تو ملتا ہے اسکول سے چھٹی کے بعد اس مے بھی پڑھائی وڑھائی کا بھی بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے تو ہم چلو کوئی نہیں سنڈے آ تو جاؤ پڑھائی وڑھائی کبھی فون روز ٹھیک ہے اور خر اب دیکھو بچوں کو بھی ایک دن کی چھٹی مل جاتی ہے شوہر کو بھی مل جاتی ہے پر ہم محترمہ کو کہاں چھٹی ہے ہمیں تو سنڈے کی بھی چھٹی نہیں ہے
جی صحیح فرما بالکل گھر کی عورتوں کو سنڈے کی بھی چھٹی نہیں رہتی ہے
کچ نہی وہ وہی تو تبھی تو ہم آپ سے کہتے کہ بچوں کواسکول بھیج کے اور شوہر کو دفتر بھیج کے تب چلیں گے شاپنگ کرنے کے لیے
ہ جی چلیے مجھے آپ سے بات بہت اچھالگا ان شاء اللہ پھر سے بات کریں گے
چلیے ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ
اللہ حافظ
اللہ